وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا اور آپ سنائیے گھر پہ سب کیریت
سب خیرت سے شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہے اچھے سے
جی بالکل اللہ کا شکر صاحب ٹھیک
کیا کر رہے ہیں آپ ابھی
میں بس کچھ نہیں میں بس تھوڑا سا یہ کچھ ویڈیو بنائی تھی تو میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا یں سے
اے آئی سےی کر رہی تھی ایڈیٹنگ و اے آئی تو پھر اچھی چیز ہے
جی جی بالکل بالکل
بالکل اے آئی بہت اچھی چیز ہے مجھے لگتا ہے اے آئی یہ جو اے آئی کا مطلب ہوتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بالکل ہے نا ہاں جسے ہم مختصر طور پر کہتے ہیں
جی بالکل
ویسے ہی تو ویسے اگر میں آپ کو کہوں تو آج کے دور کی یہ سب سے تیز ترقی کرنے والی
جی بالکل جی جی
جی ہے نا تو اے آئی کا مطلب ہے ایسی کمپیوٹر سسٹم یا مشینس جو ان انسان کی طرح سوچنے سیکھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح بولا ہ
ویسے تو آج کل ہماری یہ جو اے آئی ہے یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے
بالکل بالکل
جی تو جب ہم موبائل فون میں وائس اسٹینٹ استعمال کرتے ہیں آن لائن میپ سے راستہ دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ پر کوئی بھی ریکمنڈیشن دیکھنے دیکھتے ہیں تو کوئی جگہ ای آئی کا استعمال ہوتا ہے
جی بالکل جی بالکل دیکھیے کا ہے نا کہ
ہاسپٹل میں اے آئی کو اے آئی ڈاکٹرس کو کچھ بیماریوں کی پہچان میں مدد کرتی ہے اسکولس اور کالجس میں اے آئی پڑ پڑھائی کو آسان بنانے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے
بالکل بالکل صحی بولا آپ نے
جی تو ویسے اے آئی کے بہت سارے فائدے ہیں یہ مشکل کام جلدی اور زیادہ صحیح طریقے سے کر سکتی ہے
کھیتی میں بھی دیکھیے کھیتی میں بھی اے آئی کی مدد سے فصلوں کی دیکھ بھال اور پانی کا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے
بالکل
مطلب ہر ایک چیز میں اے آئی کا استعمال ہوتا ہے
صحی کام نہیں جیسے بڑی بڑی ڈاٹا کو کم وقت میں سمجھ سک سمجھ سکتی ہے اور لوگوں کا وقت بھی بچاتا یہ اے آئی ہے نا تو یہ کمپنیز اے آئی کی مدد سے ہی اپنی سروسز کو بہتر بنا رہی ہے
بالکل دیکھیے جیسے کہ میں آج مطلب میں اب ایڈیٹنگ کر رہا تھا کہ آئی سے یہ ہے ایک مطلب اس انسان کو نا اے آئی تو ایک انسان کا وقت تو بچاتی ہے اور مطلب صحیح چیز سجیسٹ کرتی ہے دیکھیے آج ہم روز اے آئی کا استعمال کرتے ہیں چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو موبائل کا وائس اسسٹینٹ آن لائن میپس ویڈیوز ریکمنڈیشن اور ٹرانسلیشن ایپس اے آئی کی مدد سے ہی کام کرتی ہیں آن لائن شاپنگ میں جو دیکھیے ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نا آن لائن شاپنگ میں جو پروڈکٹس ریکومینڈیڈ ہوتے ہیں ان میں بھی اے آئی کا گول ہوتا ہے
بالکل بالکل ویسے میں کہا تو بینکنگ جیسے ٹرانسپورٹ ایگرییکلچر میں فھر مفیکچرنگ جیسی کئی فیلڈس میں اے آئی کا استعمال بڑھ رہا ہے لیکن یہ آئے کہ کچھ چیلنجز بھی ہے کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ کچھ کچھ نوکریاں مشینس کی وجہ سے کام ہو سکتی ہیں اس لیے لوگوں کو نئے سکل سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ چل سکیں اے آئی کا استعمال ہمیشہ ذمہ داری اور انصاف کے ساتھ ہونا
جی بالکل دیکھیے نوکری کی نوکری کی بات جو آپ نے کی نا یہ سچ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اے آئی کی وجہ سے نا نوکریاں ختم ہو جائیں گی کچھ کام واقعی مطلب مشین کر سکتی ہے لیکن ساتھ ہی اے آئی نئے روزگار ار کے موقع بھی پیدا کر رہی ہے اے آئی کو چلانے سمجھنے اور بہتر بنانے کے لیے نئے پروفیشنلس کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے لوگوں کو نئے اسکل سیکھنے چاہیے
بالکل ویسے تو یہ ایک غلط غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی جھوٹیھی تصویریں یا ویڈیوز بنیں یا آن لائن دھوکا دینے کی لیے اے آئی کا استعمال کرے تو اس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں انٹرنیٹ پر ہر بات پر ترنت یقین نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ بھروسے مند سور سے سے ہی معلومات
بالکل یہ انسان ت کہ نا انسان کو زمین داران استعمال کرنا چاہیے دیکھیے ایک مطلب اے آئی کا استعمال ہمیشہ انسان کے مطلب بحالی کے لیے بلائی کے لیے ہونا چاہیے اس کا استعمال مطلب جھوٹھی خبریں پھیلانے لوگوں کو دھوکا دینے کے یا کسی کی پرائیویسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے ٹیکنالوجی تبھی فائدے مند ہوتی ہے جب آپ اس کا ر استعمال زم دار ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ مطلب کرو گے
بالکل دیکھیے جیے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اے آئی ایک اچھا لرننگ ٹور ہو سکتا ہے اس کی مدد سے مشکل ٹاپک سمج سمجھے جا سکتے ہیں لینگویج سیک کیھی جا سکتی اور نئے آئیڈیاز حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن کیا ہے نا کہ صرف اے آئی پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمیں اپنی سوچ ہمیں اپنی محنت اور ہمیں اپنی پریکٹس پریکٹس بھی اتنی ہی ضروری ہے اور ہمیں مطلب کہ پوری طرح سے وہ پوری طریقے سے اسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے
بالکل دیکھیے کیا ہے نا کہ اے آئی ہمیں مدد مدد دے سک یہیل کہ محنت کا کوئی مطلب م کوئی بدل نہیں س سکتا اسٹوڈینٹ کو
بالکل
س
جی جی اور ویسے میں ایک بات کہوں کہ اے آئی انسان کی مدد کے لیے بنی ہے اس کی جگہ لینے کے لیے نہیں بالکل بالکل جیسا کہ میں نے آپ کو کہاں کی اے آئی انسان کی مدد کے لیے بنی ہے اس کی جگہ لینے کے لیے نہیں تو آج کل کیا لوگ کرتے ہیں اس اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یہ جاہتے ہیں کہ ہم بس اس کی جگہ لے لیں یہ ایک ہی جگہ جو کہ پاسیبل نہیں ہے تو اگر ہم اس سے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ تعلیم جیسے صحت یا سائنس اور روزمرہ کی زندگی میں بہت فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے
جی بالکل
اور کیا ہے کہ یہ جو ہمارا فیوچر ہے یہ آنے والا وقت میں آنے والا وقت جو ہمارا ہے یہ تو اس میں اور بھی زیادہ ترقی کرے گی شاید ایسی مشینس اور روبوٹس بن جائے جو اور مشکل کام آسانی سے کر سکے ہے نا
جی بالکل بالکل
تو میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں ہمیں ٹیکنالوجی سے ڈرنے کے بجائے ہمیں اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے بالکل ہمیں غلط جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہی بننے کی کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں سیکھنا چاہیے اپنا فائدہ اٹھانا چاہیے ٹیکنالوجی کو اچھی طریقے سے اگر ہم سیکھیں گے تو وہ ہماری بہتری ہوگی اس میں
جی بالکل میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ کیا بولتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مطلب ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک بہت طاقتور ٹیکنالوجی ہے اگر ہم اگر ہم اس کا مطلب صحیح طریقے سے اور انسانی بھلائی کے لیے استعمال کرے تو یہ تعلیم صحت کھیتی اور روزمرہ کی زندگی کو اور بہتر بنا سکتی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
دیکھیے ہمیں نا اے آئی سے مطلب آپ نے بولا کہ اے آئی سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس
بالکل نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں
سمجھنا نئے اسکل سیکھنے اور ذمہ داری کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیئے
جی جی صحیح کہا آپ نے
اے آئی بہت اچھی چیز بنائی ہے ہمارے لیے لیکن کچھ لوگ اس کا نا غلط استعمال کرتے ہیں
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
کئی لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے
بہت بہت سارے دیکھیے بہت سارے لوگوں کو پرابلم بھی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے نے اے ائی کا بہت غلط استعمال کیا ہے بہت ہی زیادہ غلط استعمال کیا ہے بالکل
جی میں اگر بتاؤں کہ اے آئی مطلب صحت کے بارے میں تو ہیلتھ کیئر کے فیلڈ میں اے آئی کا بہت مطلب اہم رول ہے اے آئی ڈاکٹرس کی مدد کرتی ہے میڈیکل رپورٹس کو سمجھنے میں اور کچھ بیماریوں کی مطلب جلدی پہچان کرنے میں
دیکھیے میں جو آپ کا آپ کو ایک بتاؤں گی ایک مطلب کہ جو ایلون مسک نے ریسینٹلی ایک جو ٹسل اپ نے کار دیکھی ہے جو جوک سیلف ڈرائیونگ کار ہے وہ کس کی مدد سے دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ٹیکنالوجی آئی یا وہ سیلف ڈرائیونگ وہ خود ہی چلتی ہے وہ مطلب بالکل میںم اس لیے بھی بتا بول رہی ہوں کہ دیکھیے کتنا فائدے مند بن سکتی ہے یہ ہمارے لیے ہمیں اس لیے اس کا غلط استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تو بہتر ہے کہ اس میں ہماری بہتر ہے اگر غلط استعمالات نہ کریں
اے آئی کی لمیٹیشن اگر میں کے بارے میں بات کروں تو مطلب اے آئی بہت ماٹ ہے لیکن یہ انسان کی طرح مطلب جذبات اس میں انسان کی طرح جذبات انسانی تجربہ اور عقل کے مطلب عقل کے فیصلے نہیں کر سکتے اے ای وہی کام کرتی ہے مطلب جو اسے سکھایا جاتا ہے اس لیے انسان انسانی سوچ ذمہ داری اور فیصلہ ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے مطلب جو بھی ہے غلط صحیح ہے غلط سےی انسان تک کی ہے تو انسان سمجھنا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو غلط اور صحیح کر رہا ہوں مطلب
انسان کو خود تک ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے
بالکل بالکل لیکن ہمیں غلط ہمیں غلط ر ج میں جانی تھی کچ نہیں ما کیوں جانا ہے کل ہم اچھے سے بالکل
کہے گا جو اس کو انسان سکھائے گا
بالکل بالکل وہ تو میں یہ کرے گا
جی ٹھیک ہے پھر میر کو یہ ویڈیو دینی ہے کسی کو ایڈٹ کر کے
اوک اوکے اوکے چلے اللہ حافظ ٹیک کیئر
خدا حافظ خدا حافظ ٹیک کیر